سب السلام علیکم بھائی کیسے ہو بہت دنوں بعد تمہاری یاد آئی تو سوچا فون ہی کر لوں جی
وعلیکم السلام یار میں بالکل ٹھیک تم بتاؤ تو کہا گائےب ہو میں بھی بس تمہیں یاد ہی کر رہا تھا بہت اچھا کیا جو فولڈ کر لیا
بس یار تھوڑا گھر کے کاموں میں اور پڑھائی میں مصروف تھا تم سناؤ گھر میں سب کیسے ہے امی ابو اور چھوٹے بھائی خیریت چ
الحمد للہ گھر پہ سبھی بالکل ٹھیک ہے اب وہ کل ہی کہہ رہے تھے کہ ت کا کیفی دلوں سے گر نہیں آئے چھوٹا بھائی تو بس ہر وقت کلے بھی لگا رہا تھ ہے اس کی شرارتوں سے پورا گھر پریشان رہتا ہے دوبارہ گھر والے کیسے ہیں
شکر ہے اللہ کا سارے ٹھیک ہے یہاں ابھی سبھی خری آفت سے ہے میرری باجی کی پرائی چل رہی ہے تو گھر میں سب انہیں لے کر تھوڑے مصروف رہتے ہیں ابو بھی اپنے کام میں بزی ہے یار گھر والوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا اب مشکل ہو جاتا ہے سب کی اپنی اپنی مصروفیات کی وجہ سے
ہاں بھائی ہاں یاد یہ بات بالکل بالکل صحیح کہی لیکن کل شام لیکن کل شام کو ہم سب نہ مل کر کھالا کھایا تھا اور پرانی باتیں یاد کر کر رہے تھے گپپے وہ اور گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کا اپلا ہی بزہ آ جاتا ہے یار
صحی بات ہے اچھا یار ان سب پرانے دوستوں کو کچھ جو پتاہ ہے جو ہمارے ساتھ سکول میں ہوتے تھے کسی سے کوئی رابطہ ہوا تمہارا حال ہی میں
ہاں پرس سوئی ہے ایک دوست کو پول آیا تھا وہ بتا رہا تھا کہ سب اپنے اپنے کاابوں میں لگ گئے ہیں ایک تو دوستوں سے بات ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب کو مل کر ایک چھوٹی سی دعوت کرنی چاہیے تاکہ سب دوستوں سے ایک ہی بار ب بلا قات ہو جائے بہت دن ہو گئے سب کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے
واہ یہ تو بہت ہی زبردست خیال ہے اور مجھے بھی شامل کرنا اس پلان میں دوستوں کے بنا تو زندگی بالکل فھیک ہی لگتی ہے جب تک دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق نہ ہو دل ہی نہیں ہوتا ویسے بھی اس پڑھائی کے چکر میں دوستوں کے لیئے وقت نکالنا مشکل ہو گیا
ہاں بالکل دوستوں کی بحثل کا کوئی مقابلہ نہیں اچھا یار میرا ایک ارادہ بن رہا تھا کیوں نہ ہمب اس دفعہ کچھ دنوں کے لیے کہیں دور کوٹنے چلے ا کسی پرسکو جگہ پر جہاں ٹھڈگ ہو اور سکون ملے
ایک یار تم نے میرے دل کی بات چلی میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس دئیں اور شور سے کہیں نکل جاتے ہیں کسی اونچے پرائی پہاڑی علاقے ق میں چلتے ہے جہاں چاروں طرف سبزا ہو لمبے لمبے دراز دراخت ہو اور بہتا ہوا صاف پانی ہو رات کو تاروں کے نیچے بیٹھ کر باتیں کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا ہے نا میرے بھائی مزہ ہی آ جائے گا
ہاں ہاں ہاں ہاں اور وہاں پیدل چلنے کا اپنا ہی مزہ ہوگا صبح جب ٹھنڈی ہوا چلے اور سورج سورج کر رہا ہو وہ منظر دیکھنے لائق ہوتا ہے ہم دونوں عمر تمہارے دو تین اور دوست مل کر چلتے سفر کا مزہ دوستوں کے ساتھ ہی آتا ہے گاڑی میں گانے سنتے ہوئے اور راستے میں رک رک کر نئے نئے مناظر دیکھتے ہوئے جائیں گے ہے نا
بالکل بالکل بھائی اور سفر میں سب سے سے اہم چیز کیا ہوتی ہے کھانا مجھے تو ابھی سے بھوک لگنے لگی ہے یہ سوچ کر کے ہم سفر میں ا راستے کے ڈابوں پر کر کھانا کھائیں گے ان ڈابوں کی بنی ہوئی گرما گرم روٹی اور کھلا شوربہ یا کرائی اف کیا مزہ دیتا ہے
ہاں ہ ہاں ہاں تو وہ بڑی بات کر دی یار تبے بہت اچھی بات کر دی ہے تو وہ ہر وقت بس کھانے کی ہی پ ہی رہتی ہے لیکن بات ہماری سچ ہے وہ جو ا لکڑیوں کی آگ پر کالا بل بنتا ہے نا اس کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے اور جب رات کو چد چد پ رہی ہو اور ہاتھ میں گربا گربا گرب چائے کا پیالا ہو تو بندہ سب دکھ بھول جاتا ہے نا دوست
آئی کا نا ہمحمد لویا اور دل متل جاتا ہے انسان کا ویسے کھانے سے زیادہ یاد آیا کل میری امی نے گھر پر بریانی بنائی تھی اتنی لذیذ اور مسے مسالحے دار تھی کہ میں نے دو پلیٹ بھر بھر کے کھائی ساتھ میں ٹھنڈا رائتا اور سلاد بھی تھا مجھے تو بس مزہ ہی آ گیا تم بتاؤ کل گھر میں کیا پکا تھا
ہمارے گھر کل سبزی بنی تھی جو مجھے تو بہت ہی بالکل پسند نہیں آئی اس لیے میں نے شام کو باہر سے گرما گرم کباب اور دال بنگوا لیے تھے وہ جو کوئلے پر پکتے ہیں نا ان کا ذائقہ اتنا رسیین ہوتا ہے کہ منہ میں پال ہی آ جاتا ہے باہر کا کھانا کبھی کبھی صحت کے لیے برا ہوتا ہے لیکن ذائقے کے معاملے میں سب سے آگے ہوتا ہے
ہاں یار باہر کے کھانے کا اپنا ہی ایک نشہ ہے لیکن جو مزہ تہواروں پر ملنے کھانے میں ہوتا ہے اس کا کوئی سائنی نئی ابھی جو پچھلا تہوار گزرا تھا اس پر جو گھر میں طرح طرح کے پکوان بنے تھے ان کی تو بات ہی الگ تھی ہمارے گھر پر اتنی ساری م مٹھائیاں اور لذیذ کھانے بنے تھے کے دوستوں اور رشتے داروں کو آنے جانے لگ رہا تھا
صحیح کہہ رہے ہو تہواروں کا اصل مزہ انہیں کھانوں سے آ جاتا اور مجھے جھوولے سے مجھے تو اس دل کا سب سے بےحد انتظار ہے جب سب نئے نئے کمرے پہنتے ہیں صبح صبح عبادت کے لیے جاتے ہیں اور پھر واپس آ کر ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں گھر میں جو خوشی اور رونق ہوتی ہے وہ پورے سال دیکھنے کو نہیں ملتی
بالکل بالکل بھائی بالکل اور بچوں کی خوشیاں دیکھنے لائق ہوتی ہے کیسے وہ گھر گھر جا کر سب سے ملتے ہیں اور بروں سے تحفے اور پیسے لیتے ہم بھی جب چھوٹے تھے تو بس اسی طرح نہ ہم میں رہتے تھے کہ اسی انتظار میں رہتے تھے کہ کب بڑے ہمیں پیسے دے اور ہم بانات کر دکان پر جائے وہ بھی وہ بھی کیا دن تھے نا یار
ہاں یار بچوں کا بچپن کی وہ رونے وہ رونے کے اور وہ تہوار ہمیشہ یاد رہتے ہیں اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں اب ہمیں چھوٹوں کو دینا پڑتا ہے لیکن پھر بھی تہوار کے دلوں میں جو ایک ابلاائییت کا احساس ہوتا ہے وہ دل کو سکوت دیتا ہے گھر کی صفائی روشنیاں اور دیواروں پر لگے رگ برگ کی چراگ سب کتنا بلا لگتا ہے نا
کہ صحیح کا ہے اب تو اگلے تہوار کا انتظار ہے چلو اب اس سفر کا پلان پکا کرتے ہیں تم باقی دوستوں سے بات کرو میں نے اپنے گھر والوں سے اجازت لینے کی کوشش کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں میرے گھر والے مانیں گے اگر سب مان گئے تو اگلے ہفتے ہی نکلتے ہیں ج
ٹھیک ہے بھائی میں آج شام کو ہی سب کو فون کرتا ہو اور اس سے پوچھتا ہو تم بھی اجازت لے لو ہے نا میرے بھائی ٹھیک اگر وہ مانیں گے تو ہم ضرور اس دفعہ جائیں گے کہیں پر کہیں گھومنے جائیں گے تو تو اچھا رہے گا ہمارے لیے کیونکہ ہم زیادہ مصروف رہتے ہیں آفس کے کاموں میں ان کاموں میں تو مزہ تو اتنا زیادہ ہم گھوم نہیں پاتے ہیں ہے نا بائے
ہ
اں
کہیں چلو کوئی بات نہیں ابھی فون نہیں رکھتا لیکن میری بات سنو میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہم اس سفر پر گئے تو وہاں کھانا خود پکائیں گے یا باہر سے کھائیں گے میرا بڑا دل ہے کہ ہم جنگل یا پہاڑ کے پاس کہیں آگ جلا کر خود کچھ بنائے
ہ ہ ہاں ہ ہ توہاری تہاری خالی کی باتیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی لیکن ترکیب بری نہیں ہے اگر ہم خود آ پر کووشت ابول کر کھائے تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا ایک دوست کے پاس وہ لوہے کے سلاخے بھی ہے جل پر کباب لگاتے ہیں ہم وہ ساتھ رکھیں گے اچھا رہے گا نا دوست
ہاں یار واہ واہ واہ یہی یہ بھی نا بات یار میرے ابو بتاتے ہیں کہ جب وہ جوانی میں اپنے دوستوں کے ساتھ سفر پر جاتے تھے تو وہ ہمیشہ اپنا راشن ساتھ لے کر جاتے تھے کہتے ہیں کہ تم کے ساتھ مل کر پیاز کاٹنا آگ جلانا اور کھانا پکانا ہی اصلی سفر کا مزہ ہوتا ہے اس سے دوستی اور پکی ہو جاتی ہے ہے نا میرے دوست
تمہارے ابو بالکل صحیح کہ ہے سی کہتے ہیں آج کل تو لوگ بس گاڑی میں بیٹھتے ہیں کسی بڑے کوٹے یا کمرے میں رکتے ہیں اور باہر سے کھانا منگوا لیتے ہیں اس میں وہ بات کہا جو کھلے آس بال کے نیچے چی مٹی کی خوشبو میںیں آتی ہے ویسے تمہارے ابو اس سفر کے لیے اجازت آسانی سے دے دیں گے
ہاں بھائی دے دیں گے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں دے دیں گے آرام سے دے دیں گے میں دیکھ ہو نا ان کو منائیں گے کوئی نہیں دے دیں گے چلو یار پھر کہیں کبھی بات کرتے ہیں پھر ملاقات ہوگی اپنے والد اور والدہ کو میرا سلام کہنا ٹھیک ہے نا چلو اللہ حافظ
ہاں بھائی چلو کوئی بات نہیں میں ان کو آپ کا سلاام دے دوں گا چلو اللہ حافظ پیرے پائے